السلام علیکم
ہاں ہاں اچھا سے ہے اپ ٹھیک ہو ہاں ہاں اچھے سے ہیں
بیف کر رہے
ہاں پیرسٹامول نہیں اب میں رومالی کھاؤں گی بہت درد ہو رہا ہے
پرسوں آپ کے پتی نے مجھے بھی لیکن کیا کیا بولا
ہاں مجھے پتہ بو مجھے بول رہے اس نے بھی بولا میں نے بولا اس نے کیا بولا اس نے آپ کے لیے کیوں بولا
میں نے کچھ بھی نہیں بولا اور آپ کو پتا ممی نے دن میں ان اس تو کچھ بولا تھا نا آپ بولنا عرفان اور ممی کو میں نے کتنی لڑائی ممی کے ساتھ کی میں نے بولا آپ نے کیوں بولا اس کو آپ ایوا کو مارتے ہو ایوا کو خون سے پیار کرتا ہے اس نے مچھے لیکن کیا کیا سنایا اس نے
تمہیں نہیں سنایا بولا تم تم لوگ تو مجھے یہ بولتے ہو تم خوش رہو مجھے بولتے ہو میں بھی کر یوں
مجھے بولا دیکھو انسان کو ہمیشہ اپنے بلڈ کی ہی راہ آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا
ہاں وہ بات صحیح ہے میں نے بولا اس کو میں نے اس کو بولا اس نے تیرے لیے بولا یہ سوچ تی تمہیں عزت نہیں دیکھتی ہوگی وہاں پہ لوگوں کا بیہیویر
اور آپ نے بولا میں نے کچھ نہیں کھایا ہوں وہ اگر میں ہی آپ کو بولوں گی مجھے کچھ نہیں ہے مجھے انڈا نہیں ہے مجھے یہ نہیں ہے آپ نہیں میرے ہسبینڈ کو کوسوگی
ہوتا ہے ہوتا ہے
چلو اب انسان نے اتنی مصیبت دیکھی ہے اب انسان کو کچھ برا ہی نہیں لگتا
اور بتاؤ
اور ریئل دے رومال
اب بھی لے لوں گی ابھی لے لوں گی
ذکرا نے شاعرہ کے ساتھ بھی ایک کال کی ہے میں نے نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایک کال میں نے آ کو بولا اس نے مجھے کیا بولا
کیا
میں بیمار ہوں میں نے نہیں بولا اپ کو
نہ نہ
ٹاسک جب ائے گی نا
ہاں
روبی نے میسیج بچاری نے کہ ٹاسک چیک کرو ٹاسک آئی ہے
ہاں
مجھے لگ رہا ہے پھر بھی وہ باہر کے لوگ مجھ سے بیٹر ہے
ہاں اس نے مجھے بولا بولا اگر اس کو نہیں پتا مجھے ٹاسک کا ہے میں نے اس کو بولا میں نے دوسرے اس نے میں نے بولا میں نے دوسرے نمبر پہ کیا مجھے ایسے ہے پروابلم ہوگی مجھے آلریڈی اس سے بولا آپ کوئی میل کی مت کرو اپ نہیں آئے گی میں نے بولا مجھے کیا پھر کرنا اس سب کو آگے میں ابھی گھر بیٹھوں گی بولا مجھے ایک نمبر پہ ٹاسک آئی ہے آج میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی وہ
نہیں وہ ہے اس کو ہے وہ چیز بولا یہ کیا اس کو اب میں آئی نا عیضل کولیکر گھر یہ آئی تھی نیچے دودھ پینے
فٹو فٹو فٹو تو بر تو تو
میں نے پھر بولا آپ کا فون کہاں ہے بولا اوپر ہے
ہاں
میں نے مت آج پوچھا آپ کو کیا بات ہے اس نے مجھے پوچھا کل میری بیٹی اتنی بیمار تھی اور آج بھی کل بھی اس کو
اس کو نہیں ہو گئی لوز موشن کو فرق اس کو لانا وہ وائس وائل سے یا لو
وائلز میں نے اس کو اس کو اچھے ڈاکٹر نے کل کیھاے اس کو وائل بھی لائی تھی لیکن اس نے اینٹی بایوٹک نہیں رکھا اب میں نے شام کو اس کو ز برکس بھی لیا آج وہ چھ بار نکلی واش روم
آہ آہ آہ
کل پانچ بار میں اس کو وائلس دے رہی ہوں
اچھا
پھر کیا ہوا میں نے بولا فون لانا نیچے
ہں
ممی نے بولا کھانا نہیں کھؤگی بولا نہیں میں نے دہی اور دودھ کا گلاس یا تو برتن کی وجہ سے نہ چلی گئی اوبر آئی تھی اسی ٹائم دو بجے نیچے پانچ منٹ
ہاں
پھر کیا کام کیا میں نے بولا فون لانا وہاں سے پتا کیا بولی
ہں
ذرا جاؤ اس کام کو گولی مارو مجھے پہلے میری صحت ٹھیک کرنے دو
ہاں
میں نے عرفان کو ہی گئی اور میں نے عرفان کو فون کیا میں نے بولا آپ آپ گدے لگ گئے ہو اس کے اس کے لیے کمانے کے لیے آپ نے کیوں مجھے بولا اس کے ٹاسکس چیک کرو اس نے مجھے ایسے بولا وہ پھر کرتا نہیں ایسی ہی ہے سب سب کے ساتھ ایسی ہی ہے میں نے بولو کیا سب کے ساتھ ایسی ہی ہے یہ تو مائکے والوں کو پر پر کرتی ہے میں میں نے بولا میں اس کو روز پوچھتی تھی کیا بس میں نے اس کو آج پوچھا اس نے مجھے پوچھا کل آپ کو کیا بیٹی کو بات ہے یہ جو گدے کی عمر کی ہے ہمارے بچوں نے کیا کھایا ہے اس کا
ہاں
یہ وہاں سے بولا یہ میری نہیں ہے آپ کی کہاں تھوڑی کام کرے گی اس نے آپ کو رکھا ہے نا کمانے کے لیے گھوڑے کو یہ کیوں کام کام کرے گی
ہاں واہ
میں ایک کال نہیں اس کے ساتھ نہ اٹھاؤں گی نہ کروں گی
اس کو دس کال پھر بھی ضائع ہو جائے گی دس اگر عرفان ویسے تو عرفان کو دو نمبر ہے
ہوگئی اس کے ساتھ اور کرے گی شاعرہ کے ساتھ
ہاں
کر لے تو
عرفان نے مگا کا نمبر بھی لایا ہے
عرفان ہے آج مجھے لگتا ہے پندرہ سولہ کالز کی
مجھے بھی کیا ایک کات
اچھا ٹھیک
تو وہ عام دنوں میں ہمیں ایک فون نہیں کرتا ہے
ہاں
ک کے ٹائم کیا ہوا تھا زاہدہ کو
زظدہ گو یہ اس نے مجھے ک آج فون بوللا ٹھیک گو اچا ج میں نے بولا ہا میں گئی ت اس ٹائ آس بالکل ڈالن نے میں نے بوللا میں کافی اور بولا کرنا مجھے ضروری بات کرنی میں نے بولا کیا بات ہے بولا جو م کر جس جس کو نے وہ سائے دی تھی نا
ہ ہاں
اس ان کو دیے ہے نا ڈھائی لاکھ روپے واپس اب رہ گئے ہیں نا باقی ڈھائی لاکھ روپے
ہاں
ہو گیا ہے پرسوں کل نہیں پرسوں بٹ مالوں والوں کے پاس
ہ گئی
وہاں انہوں نے کچھ ایفیڈیوٹ شفیڈیوٹ لایا ہے وہاں تھوڑا وہ یہ نا اس نے زور آواز سے بات کی ہے
ہاں
پھر انہوں نے خالہ کو فون کیا ادھر آ جو کالا بچاری گئی ہے ڈرتے ڈرتے اس کو پتا تھا مجھے پیٹیں گ بھائی لوگ
ایک ایک
بولا پھر گیٹ پہ جاوے داوے تھا وہ بھی نکلا تھا شاید مارنے کے لیے ہم نے بولا لڑائی وڑائی کچھ مت کرو استا وہی نا آلیہ کبھائی
کی ہ
کچھ بولا اس بندے کو جو ایفیڈیوٹ لے کر گیا تھا وہاں ایسا ہی کچھ بولا وہ بولی میں اندر گئی میں نے اس کو بولا اب کیوں ان کے گھر آئے ان کو بھی مولنے میں عزت ہے
ہاں آ
ک اس ہیی دھیان آا میریرے گھر
ہ کا کی
پھر وہاں اس کو ماما جی نے بولا بچھ کٹو بچھ کٹو اب دونوں دونوں لوگوں نے رکھا ہے بیک پہ اپپ نے ہم میں کھجل کیا اور جو بکق دو ہے نا وہ اندر گئی ہے چھوٹوں نے ان کو بولا آپ آپ دو بچ غلطی بھی نہیں ہو آپ نے ہمیں وہ مرتے بھی نہیں ہو
تو واہ
اس کال وااتل نے نا اس کال وااتل نے
کیسا ہے
بولا اس نے بولا ہم روتے روتے اصلے ایسے دو برچ وہاں سے نکلے ہم گھر تک رو رہے تھے
اس نے کیوں جھگڑا کیا اس پاگل نے وہ آالیہ کا بھائی
اس کو لگا پ ل ائی ہے میں بھی مار مار ڈالوں گا سب کو مار دوں گا پھر اس کو راہی جی نے بولا س اسٹی نہیں نہیں لڑائی نہیں ہے یا کسی کو نہیں مارنا ہے انہ نے کہا ہے یہ کمیز ومیز اوپر کی ہے شرٹ اور اس کو بھی کسی کو پیٹنا پھر آائی جی نے بولا میرے بھائیوں نے بولا آج سے تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے
ہاں
آپ لالچی ہو وہ ہو کھ جل کیا آپ نے ہمیں ہر جگہ وہ ہر ہر کسی کو وہی بولتے ہیں
اگر اس نے سائے دی ہے پھر بھی اب اس کو دس بیس ہزار تو چڑھے گی
وہ بچاری وہ بھی نہیں لے رہی اس نے اس نے آگے دیا ہے بینک کو تھوڑے کچھ پیسے اس ج بولا مجھے تھوڑی پتہ تھا مجھے واپس دینے ہیں پیسے اب پھر بہت رو رہی تھی بولنا اپنے باپ کو بولنا میرے لیے کوئی خریدار بھیجے پھر اسی میں بولا کام آیا پھر بولی یہ
ج
بلا رہا ہے کیا اس کو بولتے ہی میں نے پھر بولا چھوٹوں کو نقصان ہو گیا ہے بولا مجھے کچھ نہیں پتا ہے پھر وہ بت میری ہماری ماں کی طرح پھر بلاچ اچھا ہوا اس کو اس نے میرا دل توڑاا
ہاں کسی کرد ہو
ققش پرس پرسوں شام کو جام مر جا دونوں
بیا جی بھی گیا تھا
ہاں
واہ انسان کو کبھی خدا کسی کے ینی ڈک ڈکوں کو نہیں لگنا چاہیے پھر جن کو تھوکتا بھی نہیں نا انسان ان کو بھی جک کے بات کرنی پڑتی ہے
کسی جگہ بیٹھے تھے بات اٹھی میں نے بولا چلو بہنا کو تینوں کام اوپر والے نے ادا کیے لوگ یہی بولتے ہیں وہاں سے باغوان اٹھا ہے پھر بولی ہے رائ جی شاید اس کو ان کو کیا کیا بانجیوں کو کیا کیا وہاں سے بولی ہے اگر ان ان کو بھی لو میرج ہو دیا وہ بھی کسی جگہ بجا ہوتی اورہ نے ب لو شو کیا ان کو بت آ آئے گا یہ سب کرنا امیچاری مت لگے گی لو کرنے کے لیے پھر راہی جی نے اس کو بولا ہ راہ جی نے اس کو بولا آج کل سب ل میرے کرتے ہیں اس میں کیا ہے آپ نے کیا بولا یہ وہ بولی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی میں اس کو بولوں گی تم نے ہمیں دیکھا نے ہمیں چائے تک کے لیے نہیں بولا اندر جواب سیدھھی چلی گئی باہر بہت رو رہی تھی بہت بولا یہ لوگ مجھے روز دلیل کرتے نہیں نہیں دونوں میں سے کسی نے نہیں
مجھے لگتا ہے اس کو دیا ہوگا انہوں نے آٹھ من والوں نے ان کا یہ ایڈریس
کیا پتہ چلو میں کٹ کرتی ہوں فی الحال ایک بال آپ کرو گی
ہاں
آپ کرو گی کال
مجھے آپ کا نمبر مت ہے مجھے نمبر سینڈ کرو